السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ کے گھر میں کون کون رہتے ہیں
میرے گھر میں ابو امی بھائی اور بہن رہتے ہیں
آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے وقت گزارتے ہیں
میں اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں
آپ کے بھائی ہے
جی ہاں میرے بھائی ہے
آپ کی بہن ہے
میری بہن ہے
آپ سب خوش ہیں
جی ہاں ہم سب خوش ہیں
آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں یہ کون ہے
یہ کون ہے
یہ میری والدہ
آپ کی والدہ
میرے والد بہت اچھے ہیں
آپ کی والدہ کیا کرتی ہے
گھر سنبھالتی ہے
آپ کے بھائی کہاں ہے آپ سب ساتھ رہتے ہیں
میرا بھائی گھر میں ہے جی ہاں
آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہے
میں ابو امی اور بھائی بہن
اچھا اللہ حافظ
خدا حافظ آپ اپنا خیال رکھئے